ہیلو جی آواز ساری ہے
جی آواز آ رہی ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی الحمد للہ بڑھیا ہوں آپ بتائیے
ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے آپ سنیں
ا کت فڑی ہے بیٹھے ہیں
تو آج ہم کس موضع پہ بات کریں گے
آ ہ مطلب سنگیت وغیرہ جو رہتے ہیں ان کا افیکٹ کیا پڑتا ہے گانوں کا افیکٹ کیا پڑتا ہے اس سے بات کریں گے
مجھے بھی موسیقی سننا کافی پسند ہے جب بھی وقت ملتا ہے تو میں گانے ہی سنتی کہ
اچھا اچھا مطلب گانوں سے مطلب اگر مون کا انسان کا موڈ خراب ہے یا صحیح ہے تو مطلب وہ کیا ٹھیک ہو جاتا ہے
موسیقی انسان کے دل اور ذہن دونوں پہ دونوں کو ہی سکون دیتی ہیں
جی بالکل بالکل بے شک
جب جیسے جب بھی میں تعلیم کر کے تھک جاتی ہوں تو میں موسیقی سن کر ایک دم بولتے نا تازہ محسوس ہوتا ہے جی تو آپ کو جی فرمائیے
اس سے کیا مطلب تازہ محسوس ہوتا ہےا تو انسان کا مائنڈ بھی جچ ریفریش ہو جات ہے
ویسے آپ بتائیے آپ کو کس قسم کی موسیقی پسند ہے
مجھے جب سیڈ موڈ ہوتا تو سیڈ سانگ سنتا ہوں
جی اچھا آپ کو غزلیں پسند ہیں
غزلیں وغیرہ تو مجھے اتنی پسند نہیں ہے اسے شاعری پسند ہے راحت اندوری سر کی ان کی ہی سنتا ہوں میں اکثر ٹیک
ہمیں بھی شاعری پسند ہے ہمیں بھی شاعری پسند ہے اچ ہم قوالیاں بھی سنتے ہیں کافی جی ہم جی مجھے کچھ کچھ قوالی کافی پسند ہیں
ہ جیسے آپ کو کون سی قوالی پسند ہے پسند ہے
ہ یہاں پہ بتا سکتے ہیں ایسے گانوں کے نام
ہاں بتا سکتے ہے کوئی ایشو نہیں کیونکہ موضو وہی چل رہا ہے نا اسلیے
جی جی تو جیسے آپ نے سنے ہونگے کالی کالی زلفوں کے پھر سنیے جی بھردو جھولی میری اور اور جی یہ دو تین جی جی ابھی مجھے یاد نہیں آ رہے
واہ کوئی نا آپ کو یاد نہیں آ رہا دیکھیے ایسی بہت ساری اچھی رہتی ہے قوالی وغیرہ بھی
جی نہیں ہمیں کافی طرح کے موسیقی پسند ہے اگر جیسے جو محبت والی ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں کافی پسند ہے سننے میں
جی بالکل ہوتا ہے نا جیسے انسان کا موڈ ہوتا نا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کون س سا مطلب گانا سننا ہے یا سنگیت سننا ہے
جی ابھی ہم نا گٹار سیکھ لائک ہم گٹار سیکھنا چاہتے ہے لیکن ابھی ہمیں موقع نہیں ملا ضرور سیکھیں گے اگر ہمیں وقت وقت ملا تو جی جی
ہونا چاہیے ار مطلب انسان کو شوق ہونا چاہیے ہر چیز کا
جی اگر ابھی ہمیں موقع نہیں ملا ہمیں ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے جیسے ہمیں جیسے ہی فارغ وقت ملے گا نا تو ہم ضرور سیکھیں گے پھر
جی جی بالکل دیکھو جو موسیقی رہتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں جو اردو بھی آپ نے سنے ہوں گے ویسے
جی جی بالکل میں زیادہ تر اردو اردو کے ہی سن تی
ہاں ہاں جیسے اپن جیسے اردو جو کوئی کنٹری وغیرہ ہے جہاںہ مطلب اردو لے چلتی ہے تو وہاں م کتنے اچھے اچھے مبوش
جی بالکل جیسے کہ ابھی ہم نے ایک مووی دیکھے تھے اس میں روپوش جی اس میں سب کا آپ آپ نے سنے آپ نے دیکھے میں نے ڈرامہ دیکھ رکھا جی تو اس میں وہ جو اس میں جو گانے ہیں وہ ہمیں سب گانے اس سے پسند ہیں پھر جی اور ایسے کا کئی سارے گانے ہیں جیسے میرے ہم سفر ہے جو بھی جو بھی وہ بھی اردو میں ہے وہ بھی کافی اچھا لگتا ہے پ
اور ایک وہ موشی کے سنا تھا اپنے کیسی تیری خھود گر جی
ہاں سنا ہم نے آنی اچھا ہے بب جی بالکل ہم نے تو کافی بار سنا ہے وہ گانا مطلب انان ج وغہتا ہے سنتا ہے جی وہ ہمارے مڑ کےوپر اسپینڈ کرتا ہمیں کیا سننا ہم شاید ہے تو ہم دکھی بھری گانے سنیں گے جی تو آپ زیادہ تر دکھی سنتے ہیں یا ایسے اور بھی کوئی طرح کے سنتے ہیں
میرا موڈ زیادہ سیڈ میں رہتا ہے
ایسکو ایسا ہی پتا نہیں انسٹاگرام نے سیڈ بنادیا انسان کا موڈ بہتر رہنا چاہیے اگر آپ اچھے موسیقی سن گے نا آپ کا موڈ اپنے آپ بہتر ہو جائے گا اور تناؤ جتنے بھی ہوں گے نا کم ہو جائیں گے اپنے آپ
وہ مطلب کہ تناؤ وغیرہ رہتے نا تو انسان کو مطلب جو انسٹاگرام ہے وہ کیا ہے مطلب وہی سجیسٹ کرتا ہے آپ کو
جی بالکل تو اگر آپ اچھا دیکھیں گے نا تو آپ کا جو ذہن ہے وہ بھی اچھا ہی ہو جائے گا بتر بتر ہو جائے گا دھیرے دھیرے جی ابھی جیسے ہمارے امتحان ہو رہے ہیں تو امتحان میں ہم زیادہ ایسے جو بولتے ہیں نا اتنا جو لاؤڈ وائس ہوتے ہیں ہم وہ گانا سننا نہیں پسند کرتے ابھی ہم ہ ہلکی ہلکی موسیقی سندہ ہاں تاک ذہنی دباؤ کا کم ہو ہمارے اوپر کیونکہ ہم ویسے جی جی
وہ کیا مطلب ان کے مطلب گانے ہیں آطف سر کے تو مطلب اچھے رہتے ہیں وہ موڈ کو فریس کر دیتے ہیں
ہ پھر وہ اونچی آواز میں موسیقی سننا ٹھیک بھی نہیں لگتا ہے پھر جو ہم یاد کرتے وہ سب ہمارے دماغ سے نکل جائے گا
بالکل بالکل ایسے موسیقیوں کا مطلب ہنا ضروری ہے لائف کے اندر
اس کی کافی ہم ہمارے جیون میں تو اس کی بہت توجہ ہے جی لائک زیادہ تر ہم کام ہے نا موسیقی سن تو ہی ہی کرتے زیادہ تر کام
اچھا اچھا
تو ایسا ہوتا ہے کہ کہ اگر ہمیں کچھ کام کرنا ہے تو ہم جب تک وہ موسیقی نہیں چلاے تو ہم کام نہیں اسٹارٹ کرتے ہیں
مطلب ہیبٹس ایسی عادت ایسی بن گئی آپ کی جی جی جیسے ہم بھی کیا کرتے ہیں گھر کام وغیرہ بھی تو نہیں جیسے سفر بھی چلتے نا اپن جے بائک وغیرہ چلا رہے ہیں تو مطلب بڈس لگا کے مطلب س
وہ الگ ہی سکون ہے جی نہیں وہ جو ہوا ہوتی ہے وہ جب ہم لوگ کے پھر سے ٹکراتی ہیں
بالکل بالکل مطلب انسان کھو جاتا ہے اس چیز کے اندر
جی بس تھوڑا احتیاط رکھنا کہ وہ بڈس لگا کے آپ کبھی آپ کو کچھ نہ جی
تو ایک ہی لاتا ہوں میں دو نہیں لگا
نہیں نہیں بي ایک ہی لگائے وہی اچھا ہے
احتیاط کرنا بھی ضروری
جی بالکل تھوڑا بھی آپ بولتے ہیں نا ساودھانی
درگھٹنا گٹی بے شک بے شک نہیں ایسے زیادہ نہیں جیس دس منٹ ہو گیا پندرہ منٹ ہو گیا زیادہ لگا ہے بھی نہیں میں
اچھا
چلیے کوئی نا ہم آپ کو ایک گانا سجیسٹ کریں گے آپ سنیے ضرور جی میرے ہم سفر لائک ہم اس میں نا جو محبت کو دو طریقے سے درشایا گیا ہے لائک پہلے میں آپ ایسا لگو گو ایسا لگے گا فرسٹ جو دو ایک منٹ ہے اس میں آپ کو ایسا لگےا کہ محبت بہت بہترین چیز ہے اس سے اچھی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے اورہت دور پل میں آپ کو ایسا لگے گا کہ لائک محبت اتنی وہ ہے کہ آپ کو رلا دیں گی آپ کو نہ مایوس کر دے گی کہ آپ زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گے تو وہ ایسا ہے وہ گانا ہے نا کہ آپ کو سنیے گا ضرور
مطلب ایک ایک ایک موسیقی میں مطلب دو پارٹس ہیں اس میں دو حصوں میں اچھا اچھا کرے گے ٹری انشاء اللہ
جی بتائیے گا ضرور کیسا لگا آپ کو
بےشک بشک آپ کو اس کا وہ دیں گے ریویو د گے ریویو دیں گے ہم آپ کو ویسے میں زیادہ تر کیا مطلب پہلے تو پاکستانی جو سونگ آتے تھے وہی سن تا تھا مطلب جو انڈین ہونگے نہ وہ آج کل زیادہ اس میں نکل رہے ہیں سیڈ سونگ بہت زیادہ نکل رہے ہیں
جی بالکل وہ بت نہیںے کون سے دم میں ہے سب ہمیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان کہ سب کے ہی دل تو اٹھ چکے ہیں اسی لیے وہ اتنے درد مرے گانے گاے سے
اور سب سے خطرناک یہ ل میرے کو پتا کون ارے نہیں نہیں وہ بندا تو پھر بھی چاہیے و پرراک
نہیں ان کا نام نہیں سنے ہم نے
ب فراق کی نہیں س رہب وہ بھائی صاحب مطلب سیڈ سانگ ہوتا مطلب اتنا بھی سیڈ نہیں ہوتا وہ بھائی صاحب کیا بولتے ہیں وہ دیکھی اپ نے مووی کیا بولتے ٹھکرا کے میرا پیار
جی جی دیکھیے
اس مجھ سگات تھا مطب اسی لائرک اس میں لیرکس میں بناتا وہ سارے سانگ مطلب اتنا ہاں ہاں ہاں ہ وہی وہی مطلب اتنا کہ یار مطلب وہ بڑک بڑک اٹات آگ جل چکی اس کے اندر اس طریقے سے گانے میں آپ آ وہ
جی جی وہ اس میں ایسے درشایا گیا ہے کہ ان کا دل ٹوٹ گیا پھر انہوں نے بولے نا جی مقام حاصل کر کے پھر ان کو بتایا
کہ مطلب تم نے ٹھکرایا تھا لیکن میں نے یہ مقام حاصل کرا آج تیری وجہ سے
جی جی نہیں ایسا ہمیں لگ ایسا لگتا ہے نا موسیقی ہمیں لائک کافی کچھ جیسے اگر کوئی انسان ہے اگر اس کو اظہار کرنے اپنے جذبات تو وہ زیادہ تر موسیقی سے آپ اپنے جذبات کو اظہار کرتے ہیں پھر اور کچھ کچھ جیسے ہمارے جیسے ابھی ہم بچپن میں جو موسیقی سنتے ہیں تو اگر وہ گانا ابھی واپس بچے تو ایسا لگتا نا کہ ہمارا بچپن تازہ ہو جاتا ہے ہمیں اس کی یاد آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ سانگ تب سنے تھ ہ جی بالکل پرانی یادیں تازہ کر دیتے ہیں جی شکریہ آپ سے سے
آپ کا بھی شکریہ مجھے بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے
جی جی بالکل اللہ حافظ
اللہ حافظ